ہو وعلیکم السلام اور میں ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ
تو کو ہاں میں بھی خیریت سے ہوں تو آپ کے گھر پے سبھی ٹھیک ہے
سب ٹھیک ہے بس مہر اللہ کی آپ بتاؤ
ہاں بودی اچھی بات ہے تو آپ نے کھانا وانا کھا لیا
کھانا تو ہو گیا ہمارا کھانا تو ہم جلدی ہی کھا لیتے ہیں
تو بہت ہی اچھی بات ہے تو اور کیا کر رہے تھو آپ کیا کر رہے تھے ابھی
بس فری بیٹھے تھے ابھی سونے کی تیاری کر رہے ہیں سونے کا ٹائم ہو گیا تھا
بہت ہی اچھی بات ہے تو میں بھی سونے ہی والا تھا آپ کو تو پتا ہی ہے ملب کہ نیند کتنی ضروری ہوتی ہے ملب کہ ہمارے لیے ہے نا
ہاں درست فرمایا آپ نے جو نیند ہے وہ تو اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے انسان کی زندگی
ہاں ہاں ہاں ہاں تو آپ کو میں بتا دوں کہ اللہ تعالی کی بہت ہی بڑی نعمت ہے نیند ہماری زندگی میں تو جس طرح کھانا پانی اور ہوا ہماری زندگی کے لیے ضروری ہے نا اسی طرح نیند بھی ہماری صحت کے اور خوشحالی کے لیے بہت ہی اہم ہے تو اگر انسان مطلب کہ ٹھیک طرح سے نیند نہ کرے تو اس کا جسم اور دماغ دونوں متاثر ہوتے ہیں تو آج کے معصروف زندگی میں بہت سے لوگ نیند کو اہمیت نہیں دیتے کچھ لوگ دیر رات تک موبائل یوز کرتے ہیں کچھ گیمس کھیلتے رہتے ہیں اور کچھ سوشل میڈیا پر وقت ضائع کر دیتے ہیں تو اس وجہ سے ان کی نیند مکمل نہیں ہو پاتی اور صحت کا بھی مسئلہ پیدا ہوتا ہے
ہاں یہ تو آپ نے بالکل صحیح بتایا مطلب جو مکمل اور پرسکون نیند ہے دیکھو اس کے بغیر تو مطلب صحت مند زندگی گزارنا ممکن ہی میرے حساب سے تو
ہاں ہاں بالکل صحیح بات کہی آپ نے
ہ نیند انسان کے مطلب جسم اور ذہن دونوں کو راحت پہنچاتی ہے تھکاوٹ دور کر تی ہے ہاں اور نئی توانائی عطا کرتی ہے انسان کو
ہاں بل کل صحیح کہا آپ نے تو نیند ہمارے جسم کو آرام دینے کے سب سے بہترین ذریعہ ہے تو جب ہم سوتے ہیں تو ہمارا جسم دن بھر کی تھکان دور کرتا ہے ہماریے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں اور جسم دوبارہ طاقت حاصل کرتا ہے تو اسی لیے جب ہم پوری نیند کرتے ہیں تو صبح تازہ دم اور انرجیٹک محسوس کرتے ہیں تو نیند ہمارے دماغ کے لیے بھی بہت ہی ضروری ہے جب ہم سوتے ہیں تو دماغ دن بھر کی معلومات کو آرگنائز کرتا ہے اسٹوڈینٹس کے لیے اچھی نیند بہت ہی اہم ہے کیونکہ مطلب کہ اس سے ان کی یاداشت بہ بہتر ہوتی ہے اور مطلب کہ پڑھائی میں توجہ بڑھتا ہے تو جو اسٹوڈنٹس پوری نیند کرتے ہیں وہ اکثر امتحانوں میں بہتر کر پررفارمنس اور اچھے نمبرات
صحیح فرمایا آپ نے وہی ہے نا کہ اگر ان انسان ہاں مکمل نیند حاصل کرے تو اپنے دن بھر کے جو اپنے امور میں بہتر انداز میں ان کو انجام دے سکتا ہے تو وہی ہے نا نیند کا سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے کہ جسم کو آرام فر فراہم کرتی ہے اور پورے دن کی محنت مشقت کے بعد انسانی جسم تھک جاتا ہے ہمیں پتہ ہی ہے نا نیند کے دوران جسم کے جو آجا آرام کر کرتے ہیں دماغ ترو تازہ ہوتا ہے اور جو بدن ہے ہمارا ا وہ دوبارہ توانائی حاصل کرتا ہ ہےا
ہاں بالکل تو اگر مطلب کہ کسی شخص کو نیند کم ہے کم ملے تو اس کا موڈ خراب ہو سکتا ہے وہ ملک چڈ چھیڑا غصے والا اور اداس محسوس کر سکتا ہے تو نیند کی کمی انسان کے جذبات پر بھی اثر ڈالتی ہے اس لیے اچھی نیند خوش مزاج اور ذہنی سکون کے لیے ضروری ہے تو ڈاکٹر اس کے مطابق ایک صحت مند انسان کو روزانہ سات سے نو گھنٹے تک نیند کرنی چاہے ملک کہ بچوں اور ٹین ایجرس کو اس سے بھی ملک کہ زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان کے جسم اور ذہن ملک نشو نما کا عمل ملک کہ جاری ہوتا ہے نا
صحیح فرمایا وہ یہی ہے نا کہ جو یہی وجہ ہے کہ جو اچھی نیند کے بعد ان ہا نہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کتنا ہم محسوس کرتے ہیں نا چاقو چ بند اور سرگرم محسوس کرتے ہیں پورا ایکٹو ہو جاتا ہے انسان
ہاں تو نیند ہمارے ملک کے امیون سسٹم تم کو بھی مضبوط بناتی ہیں ایمیون سسٹم ہمارے جسم کو بیماریوں سے بچاتا ہے جب ہم پوری نیند کر ہیں تو جسم انفیکشن اور وائرس کا بہتر مقابلہ کرتا ہے تو لی لیکن جب ہم کم سوتے ہیں تو ہم جلدی بیمار ہو سکتے ہیں ہے نا
ہوں ہوں صحیح ہے صحیح ہے
تو آج کل موبائل فون ہاں ہاں بولیے
مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر بندہ مطلب اچھے سے سو لیتا ہے نا نیند مکمل نیند لے لیتا جیسے سات آٹھ گھنٹے کی آپ بات کر رہے ہو نا تو اس کی یاداشت بھی بہتر ہوتی ہے نا کیونکہ وہ انسان پورا و رہتا ہے پورا سرگرم محسوس کرتا ہے نا خود کو تو اس کی یاداشت بھی اچھی رہتی ہے اور ایک بندہ جو نہیں پوری نیند لیتا وہ تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے چڑچڑا پل لگتا ہے سر درد ہوتا ہا مطلب یاداشت کا تو پھر سوال ہی نہیں پیدا اتا یاد تو کیا رہے گا جب وہ خود ہی نہیں درست ہوتا
ہاں تو آج کل موبائل فونس اور انٹرنیٹ سے لوگوں کی نیند کو بہت ہی متاثر کیے ہیں تو بہت سے لوگ سونے سے پہلے گھنٹوں موبائل چلاتے رہتے ہیں موبائل کی سکرین سے نکلنے والی ملک کی روشنی نیند کی نظام کو متاثر کرتی ہے تو اسی لیے ایکسپرٹس معاشرہ دیتے ہیں کہ سونی سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے موبائل اور الیکٹرانک ڈیوائسز اس کا استعمال کم کر دیا دینا چاہیے ہاں ہاں بالکل صحیح بات کی آپ نے تو نیند کی کمی کی وجہ سے یہ مطلب کہ کنسنٹریشن کم ہو جاتی ہے اسکولز کالجز یا آفسز میں کام کرتے وقت انسان جلدی تھک جاتا ہے اور ملک کہ غلطیاں زیادہ ملک کرتا ہے تو روڈ ایکسیڈنٹس کی ایک بڑی وجہ بھی نیند کی کمی ہوتی ہے تو جب ڈرائیور پوری نیند نہیں کرتا ہے تو اس کی توجہ کم ہو جاتی ہے اور ملک کہ حادثہ کا ملک کہ خطرہ بڑھ جاتا ہے نا
ہاں ہاں صحیح فرمایا آپ نے ہمارے یہاں پہ تو ہوا ہے نا ایک مطلب کسی کا ایسا ایکسیڈینٹ ہو گیا ہے نا تو وہی تھا کہ سوئے نہیں تھے شادی چل رہی تھی نکاح تھا ان کے یہاں پہ دو تین دن ڈھنگ سے نیند نہیں پوری ہو اس کی پرسکون نے نیند ملی نہیں ان کو وہی ہے نا تو حادثہ ہو گیا پھر ان کے ساتھ
ہاں یہ تو بری بات ہے اگرملک کہ انہوں نے نیند نہیں لی تھی تو ان کو پھر گاڑی نہیں چلانی چاہے تھی انہوں نے اپنی جان کے ساتھ کھیلا تو اس لیے ان کی جان چلی گئی ہے حالانکہ یہ بہت ہی بری بات ہے مجھے بھی بہت ہی برا لگا ان کے لیے تو اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس عطا کرے تو اسی کے ساتھ سا مطلب کہ نیند صرف آرام کا نام نہیں ہے بلکہ صحت مند زندگی کی بنیاد ہے تو جو لوگ اچھی نیند کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ زیادہ صحت مند خوش اور کامیاب رہتے ہیں تو پوری نیند انسان کی
ہاں یہ تو سحی فرما یا
صحت تینوں کو بہتر بناتی ہے تو اچھی نیند حاصل کرنے کے لیے مطلب کہ ہاں آپ کو پتا ہے اچھی نیند حاصل کرنے کے لیے کچھ عادتیں اپنانی چاہیے سب سے پہلے ہمیں روز ایک ہی وقت پر سونا اور اٹھ نہ چاہائے تو سونے سے پہلے چائے کافی اور زیادہ ہیوی مطلب کہ کھانا اوائڈ کرنا چاہ ہے مطلب کی کمرہ صاف پرسکون اور آرام دہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ روزانہ ہلکا کا ایکسرسائز کرنا بھی اچھی نیند میں مدد لے دیتا ہے ہے نا
ہاں سہی فرمایا آپ نے تو
تو اسٹوڈنٹس کے لیے بھی نیند کی اہمیت اور بھی زیادہ ہے تو بہت سے اسٹوڈنٹس امتحانوں کے دنوں میں مطلب کہ ساری رات جا کر پڑھائی کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ان کی ما کہ ترقی بہتر ہوگی اور لیکن حقیق قت میں نیند کی کمی ان کی لرننگ اور میموری کو کمزور کر دیتی
ہاں یہ تو آپ نے صحی فرمایا یاداشت پہ اس کا اثر پڑتا ہے بہت زیادہ
ہاں تو اسی کے اس لیے تو پڑھائی کے ساتھ ساتھ پوری نیند بھی ضروری ہے ہے نا
ہمم
تو ایک
وہی ہے نا وقت پر اگر بند بندہ بستر پر جائے اور روزانہ مقررہ اوقات پر سنے اور جاگنے کی عادت اختیار کرے تو مطلب تبھی اس کا پھر جسم بھی صحیح رہتا ہے صحت صحیح رہتی ہے اور ویسے دماغ بھی اس کا تروتا جا رہتا ہے پھر
ہاں آپ نے بالکل ہی اچھی بات کہی تو بہتر مطلب کی ہوگا کی لیکن حقیقت میں نیند کی کمی ان کی لرننگ اور میموری کو بھی کمزور کر دیتی ہے اس لیے مطلب کی پڑھائی کے س سب پوری نیند بھی ضروری ہے تو ایک صحت مند معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کیو ضروری ہے کے لوگ نیند کی اہمیت کو سمجھے اگر لوگ صحت مند ہوں گے تو وہ زیادہ محنت کر کر سکیں گے تو بہتر فیصلے کریں گے اور اپنے فرض اچھی طرح ادا کریں گے تو تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کی نیند ہماری زندگی کا بہت ہی قیمتی حصہ ہے ہمیں اس مطلب کی نعمت کی قدر کرنی چاہے اور روزانہ پوری نیند لینے کی کوشش کرنی چاہے اچھی نیند صحت میں جسم طاقتور دماغ اور مطلب کہضی خوشحال زندگی کی چابی ہے ہے نا
ہمم ہمم وہی ہے نا انسان اگر مطلب اچھی نیند لیتا ہے تو مطلب پورا اچھا ترو تازہ اٹھتا ہوتا ہے مطلب حوصلہ بھی اس کا بلند ہوتا ہے کام کرنے کے لیے ہے نا وہ لیزی سا نہیں نا فیل کرتا پھر گرا گرا سا نہیں رہتا وہ آمم
بنا تھکے دن کو سارے کام کر سکتے تا اچھی طریقے سے کر سکتا ہے اور اس کا مطلب کہ توجو بھی مطلب کی پورا اس کا پورا توجو بھی اسی کا کام پے ہوگا تو اس وجہ سے مطلب کی وہ اچھے طریقے سے کام کر سکتا ہے اسے اور اسے تھکان بھی اتنی محسوس نہیں ہوگی اگ مطلب کی اپنی نیند پوری دے گا تو اسی کے ساتھ ساتھ تین ایجرس کے لیے مطلب کہ نیند بہت ہی زیادہ امپارٹنٹ ہے کیونکی وہ ٹین ایجر سات سے نو گنڈے کی نیند لے نی مطلب کی لینا ضروری ہے ٹین ایجرس کے لیے کیونکے ان کا دماغ بڑھ بڑھ رہا ہوتا ہے تو اسی لیے ان کو نیند لینی چاہیے تاکی وہ پھر پڑھائی میں مطلب کی پرفارمنس دکھا سکے اچھے نمبرات حاصل کر سکے تو یے بھی ایک مطلب کی بات ہے جو ان کو کرنی چاہیے کہ آج کل کیا ہے کی جوین ایجرس ہے حالانکہ سبھی لوگ رات رات بھر موبائل فون چلاتے رہتے ہیں حالانکی یے بہت ہی غلط بات اس سے وہ اپنی نیند کو ختم کر دیتے ہیں وہ بولتے ہیں کی اگر آج ختم ہو جائے تو کیا بات ہوگی لیکن ان کو کیا پتا کی ان کی ہیلت کے لیے یے کتنا خراب ہے تو ان کو اپنی چل کا خیال رکھنا چاہے اپنی نیند کرنی چاہے پوری کرنی چاہے تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
ہاں مجھے بھی اچھا لگا اللہ حافظ